ہیلو جی السلام علیکم
السلام اور خیری سےپ
کریں آپ بتائیے آپ سب ٹھیک
جی الحمد للہ ہم سب خری سے اور آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں
ہاں سب ٹھیک ہے
اور کیا کر رہی ت
میں کچھ نہیں کر رہی تھی بیٹھی تھی ابھی میں نے کہا چلیے آپ سے بات کر لیتی ہوں میں آپ کا کل کل ہاں کل کال آیا تھا آپ کا مے سی نہیں کر پائی
ہاں گ رہات تھا ابھی عید کا موقع ہے تو شاید جیس ہو گ ہے وہ یا پ گئی م ہ
ہاں ہاں نہیں گیسٹ آئے تھے توب میں ذرا کام سے فارغ ہو کر اب کھانا وغیرہ کھا کر نماز پڑھ کر میں نے سوچا اب کال کر دیتی ہوں آپ کو آپ بھی فری سے ہوں گے اس ٹائم
کہ فٹی پا
جی جی
کیسے کال کری تھی کل آپ نے ویسے ہی
ہاں بس اھی خیر خریت کے لیے پوچھنے کے لیے مھے
جی جی
اور اب کیا کر رہے ہیں
اب تو کچھ نہیں ابھی بھی گیسٹ آم ہے وہ سمر ویکیشن ہو گئی ہیں نا تو میری کزنس آئی ہوئی ہیں ان کے بچے آئے ہوئے ہیں تو
چ ہاں سید وغیرہ بھی ہے پ توا ہونا ہو جی
ہاں اب بچے ہیں تو اسکولس رہتے ہیں اب سمر ویکیشن ہے تو اب آ گئے وہ ملنے کے لیے ہاں رکیں نہیں نہیں ابھی رک کہیں گے ایک دو دن
اچھا تو مطلے ایک دو دن میں بزی ہی رہیں گ
ہاں ب ت سرو گی
کب آرام کرنی ہے آپ کو کیا کرنی ہے
ہاں تو ہم سب لیٹ گئے تھے بس ایسے ہی بچے کھیل رہے ہیں آپس میں دوسرے روم میں جی ہم لوگ لیٹ گئے ے مما اور کزن میری بات کر رہی ہیں
صحی ہے پھر جب ملتے توگر باتیں تو ہو
ہ جی ہاں ہاں ہاں پھر وہ یہ بہت ٹائم بعد ملنا ہوتا ہے ایک دوسرے سے ایسے کیک اب تو اسکولس میں اتنا بزی رہنے لگے ہیں ٹائم نہیں ملتا آنے سے
اور کیا ہالیڈیز میں بھی ٹائم نہیں ملتا بچوں کو ہوم ورک کتنا ہوتا ہے وہ بڑوں کو کم
ہاں وہ پروجیکٹ انے سارے دے دیتے ہیں بچ بچوں کو بےچارے بچے پریشان بچے کے پریشان پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں
کچ کو نہیں کر نہیں ہونے کاا بچے ٹینشن میرتے ہیں
اتنے ٹف ٹف انہیں پروجیکٹ فائل سے دیتے ہیں وہ سامان لے کے کراؤ بازار سے گھومتے رہوہ
اور تو وہ بچے چھوٹی کریں گے وہ تو بڑوں کو کرنا پڑے گا
جی جی جی ابھی بھی اپنی نوٹ بک لے کر آئے وہ ساتھ میں پتہ نہیں کیا کام کرتے رہتے رائٹنگ وائٹنگ سی کچھ
ہاں صحیح ہے ہرڈ تو بچوں کو نہ دے دیتے ہیں مطلب فری نہ بیٹھ بچے
ہاں ہاں بہت دد
ہمارے ٹائم میں بھی اتنا ہو تون رائٹنگ اور ڈکٹیشن اور الگ سے وہ دال چپکاؤ اور پتیاں چ اور میچ ٹ س گھر بناؤ یو کرو وہ کرو آئس کریم اسٹک سے اسٹینڈ بنا اور ساتھ میں ان کا نیم بھی پتا ہوگا کہ کون سی پتی کس فلاور کی ہے یہ اور زیادہ چلو کہیں چ پتیی تھوڑا تھوڑا نام گا چلیے
ہاں ہم بھی ایسے ہی ڈھونڈتے تھے یہاں پہ پارک ہے وہاں پہ جاتے تھے صبح اب یہ اب ایک پتی اس کی توڑ لائے اس کی توڑ لائے گی بس یہی
وہئی تو توڑ تو لو نہ بھی وہاں سے پتا چلیں گے لےیک اب نام بھی لیے بہس آتے ہ اس
ہ اور پھر آج کل ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں بچوں کے بچوں کو ویسی ٹائم نہیں وہ ویکلی ٹیسٹ ہو تین منڈے ٹ منڈے یا سٹرڈے ٹو سٹرڈے بچارے ب چبزی رہتا ہے بہت کمپٹیشن ہو گیا پڑھائی میں بہت زیادہ
بہت زیادہ ہیوی ہو گیا سب کچھ
ت
سارے اور اتنا ساری لرننگ بہت بچا بھی کاد کرتا
اتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھیی ات نہیں وہ کورٹس آگے بڑھا رہے ہیں نا بچے کا مائنڈ جو ہے زیادہ کھلے زیادہ کھلے بچے زیادہ اوپن ہو جا رہا
ہ بس بہت پہلے نہیں تھا اتنا وہ ہائی ہیوی سلیبس اتنا کچھ اب تو بہت کرتی ہے چھوٹے بچوں کو بھی اتنا اتنا سلیبس آف
اب بچوں کو بتائیے وہ کراتے ہیں واٹ کم آفٹر واٹ کم بفور انہیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے بفور میں تو بچے اتنا زیادہ کنفیوز ہوتا ہے سمجھ نہیں آتا بات کیا کرنا ہے ہ ٹیبلس آ جاتے ہیں ت سارے
ہوں
گرین لیفی ویجیٹیبل مطلب بہت کچھ آ جاتا ہے لیکن یہ ہے جو بچہ کیچ کرنے والا ہوتا ہے پھر وہ کر پڑھ بھی لیتا ہے اس کا ہے نا مائنڈ تھوڑا بڑھتا ہی ہے اس کا بہت ساری چیز آ جاتی ہیں اس کو اور پھر ماشاء اللہ آج کل کے تو بچے بچوں ہیں دماغ بھی بہت تیز ہے
ہاں فون چلاتے ہیں بڑھیا سے ایک دم اتنے پڑھے بھی نہیں چلا پاتے ایسے اوریا چلاتے ہیں موبائل تو
ہوں اور ہر چیز پتا ہے انہیں کہ اگر ہم بول دیں گے یہ و ٹیوب پہ تو
ہاں وہی تو پھر میں کل گئی تھی ایک جگہ پہ تو وہاں پہ ایک بچہ تھا چیٹ جی پیٹی سب بول بول کےول پکچرس کریئٹ کروا رہا تھا میںنے کہا اللہ یہ کیا چیز مطلب لکھنی لکھنی پارے مطلب بولتی ہے مطب بول بول کے ایسے دبئی کی پکچر کریٹ کروا رہی اور لو ان کے اوپر بیٹھے میں نے ا ہو ہو ما پیچھا نہیں ہے بچے بھی اپنا کدھی گ ڈھونڈ لتے ہے
مانگا آج کل ماشاء اللہ بچوں ہے
ہاں ماشاء اللہ مطلب ڈونلڈ اس نے اپنا طریقہ اچھا ٹھیک ہے میں لکھ نہیں پاؤں گا میں بول دوں گا تو بول بول کے اور اپنے ساتھ باڈی گارڈس اپنے ساتھ باڈی گارڈس کھٹے رہتا ہ تھے اور کار میں سے یوں روز فوٹوز اس نے
اچھا
ہاں مار دیکھی س آنےک ہ کیا کیا بنا رہا کھائیے پ ایے مطب چھوٹے چھوٹے بچے پی اے آئی یوز کر رہے ہیں
جی
وہئی تو
میں تو اور چھوے چھوٹے بچوں کو دیکھتی ہوں اتنی جو ہے انگلیاں چلات
ہاں چھوٹے چھوٹے بچے تو ہ وہول بس روٹیو کو کولے گے اس پہ اور اپنا نکالیں گے مطلب اتنا ہو گیا مطلب پتا ہے کہ کہاں پہ
ہاں اور سب پت رہتا انیں پاسورڈ وغیرہ سب کچھ اور لاک لگا د تو کھولو اس کو کھولو لونگ لنگیا کھولو
ایڈانس اھ بہت
وہی ٹیکنالوجی اد سے آگے پڑھی بچے بھی ہوگئے مائنڈ بڑیا ہو رہا ہیں
ج
ہمارے ٹائم میں تو کیا ہے فون کچھ بھی نہیں نا گوگل نکالو نہ کچھ تو کرنا ہے اپنے آپ کرنا ہے اب تو ہر چیز ہ اب تو کچھ بھی ڈالو ٹاپک اس گوگل پہ جا آ جائے گا فوران اتنا
سب کچھ سب کچھ خون پہ مل جائے گا وہی تو بہت ضروری فون ہو گیا مط ہر چیز فون پہ ڈیپینڈ ہے اب تو
ہوں ابھی ا آئی ہے چٹ جی پیٹی ہے بچے اس سے پوچھ پوچھ کے کر لیتے ہیں کام
ہوں اور وہ فوٹو نیچا لیتا بھی کتنے وہ بنے بنوائے تھے فوٹو تو جیمین گوگل جیمین آئی سے اور اے آئی سے تو بس اس سے ہم نے بھی خوب من ہے بزارات تت ن چچ چ دکھ رہے تھ
ہاںس کو
لیکن سیف تو نہیں ہے وہ سارے فوٹوز ہمار ان کے پاس پہنچیں گے
ہوں ہ ہ ٹرین چل رہا تھا نا وہ بھی
ہاں ٹرین چل رہا تھا تو ہم نےا ہم بھی کہ تھے ٹرین سے یچھ رہے ہم بھی کریں گے پھر ایک دوسرے کو دیک کے دلتا کرتا ہے وہ سب اچھا اھ لگ رہا ہے ہم بھی بنائیں گے ہاں ہمم نہیں مل
اچھا
چل کون کون کھیل رہتے
ہاں اب تو ٹیکنالوجیسس آگے بڑھی ہے کچھ بھی بس ٹیکنالوجی کے فائدے بھی ہیں اور کچھ لوگ غلط استعمال بھی کر دیتے ہیں اس کا
ہاں کما بھی رہے ہیں اور پھر غلط یوز بھی کر رہے ہیں لیکن اس کا بہت سارے لوگ جو ہے کچھ ایسے فوٹوز ڈال دیتے ہیں بچارے کسی کی اس سے پیسہ مانگتے ہیں پھر ہم نے تمہارے ایسے فوٹو اپلوڈ کر دی ہے یہ سب اس کو بلیک میل کرتے ہیں پھر ہوں آئی ڈی ہیک کر لی کچھ بھی کر لیا
یہ ہر چیز تو نقصان بھی ہو فائدہ بھی ہے
وہ یہ دھیان سے یوز کرو پریکاشنز کے ساتھ تو صحیح ہے
ہوں
زیادہ سوشل ہونا بھی جو ہے غلط ہی ہو جاتا ہے کبھی کبھی
ہوں
اور آپ کیا کر رہی تھیں
کچھ نہیں بس کھانا وانا کھا کے ابھی بیٹھی تھی فون دیکھ رہی تھی اتنی میں آپ کو کال آ گیا
اچھا اچھا کیا کھایا آج
آج کھائی ہم نے دال چاول
اچھا دال چاول صحیح ہے گرمی میں
آتاا
اچھا اچھا
اپ نے کیا کھایا
ہم نے کھایا تھا آج دال تھی فرائیڈ آلو تھے چھولے تھے
اچھا
جی
ٹیسٹ کب نہیں کھلا دیا
ہاں وہ بول رہے تھے ہلکا سا وہی ہلکا سا ہم نے کا ٹھیک ہے بولے بس دال بنا لو دال پر یہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کوئی آیا ہوا ہو تو تو خالی ڈالی بن جائے ہاں تو بولے کچھ دل نہیں چارا کھانے کا بس آپ ہلکا سا دال وال ہی بنا لو بس پھر ما نے دال فرائی ڈال اور چھولے بنا لیے تھے تھے اور سیلیڈ وغیرہ کر لیا تھا رائتا ہوں
تب گھومنے لے جائیں گے اپنی کزن کے ساتھ
ہاں دیکھیے جائیں گے بچے بھی ہیں نا پھر بچوں کو بھی لے جائیں گے تھوڑا وہ
ہاں بچوں کو اور زیادہ دل ہوتا ہے کہیں لے کے چلیں باہر لے کے چلیں
کہہ رہے ہیں ہمیں پارک میں لے کے چلو پارک میں کھیلیں گے ہم وہاں پر
ہ بچوں پات پچ ن
ہوں دیکھتے ہیں شام میں اگر پلان بنتا ہے
ہاں چلی جائیے شام میں تو موسم چلیے بہت بہتر ہو جاتا ہے
ہوں ہ یہ تو ہے جی
تھوڑا سکون سا رہتا ہے
جی جی جی
ج
اور سب ٹھیک ہے گھر پر ہاں ہاں ابھی تو جی جی جی
تک آپ کی کزن ہے تجھے گھر پر سب ٹھیک ہے ال للہ کا شک کر جی ج سب ٹھیک ہے
چلیے تو آئیے گا آپ ہاں سب ٹھیک ہے لم مرلہ
جی آئیے گا آپ اپنی کزن کو لے کے
ہاں ہاں میں ہاں ہاں بتا دوں گی میں آؤں گی تو کزن کو لے کر ٹھیک ہے چلیے اوکے اللہ حافظ
فرانس
ہاں